ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور کیا حال چال ہے آپ کہ
بس خیر ہے آپ بتائیں اللہ کی مہر ہے آپ سنیں
ہاں امی بالکل درست ہیں محترما
اور آپ کا کھان پین ہو گیا
ہاں کھانا پینا ہو گیا
اور آپ کے خاندان میں کون کون ہیں؟
ہمارے خاندان میں امی ہیں ابو ہیں بھائی جان ہیں بابھی ہیں ہ پھپھو خال سب لوگ ہیں
بےحد بڑا خاندان ہے آپ کا
ہاں کھا ک بڑا ہے
آپ کے یہاں موسم کیسا ہے
ہمارے یہاں پر موسم تھوڑے موسم کی مجاج تھوڑے خراب ہے
کیوں
کبھی برسات کا سا ہو جاتا ہے تو کبھی آندھی کا
گرمیاں بھی تو پڑ رہی ہیں
ہاں گرمیاں تو پڑ رہی ہیں گرمی تو بہت زیادہ پڑ رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ ا بول رہے ہیں کیا
کیا ہی کر سکتے ہیں یہ تو خدا کی مرضی ہے
ہمم
اور آپ بتائیں آپ کی تعلیم کہاں تک ہوئی ہے
ہماری تعلیم بھی ہم نے
کیا
بی اے کر لی ہم نے
اچھا بی اے ہو گئی ہیں آپ
ہاں
اچھا اور آگے کیا کرنے کا مقصد ہے اب کم
تیاری کر رہی ہیں ٹیچر کی
اچھا خدا مہر بنائے رکھے اللہ کرے آپ کی جلدی نوکری لگ جائے
ہاں صحیح ہے لگ جائے تو تھوڑی انتی ہو جائے ہماری ہماریے کاندان کی خوش آمتی ہاں اللہ کا میں ہے تبھی کچھ ہو پائے گا کیا کریں
اور بتائیں آپ آپ اپنی فارغ وقت میں کیا کرتی ہیں
یہ اپنا گھر کا کام کر لیتے ہیں اس کو فری ہونے کے بعد پڑھ لیتے ہیں اور آپ کے والدین کیا کرتے کیا
ا ہمارے والدن کی دکان ہے
اچھا اور آپ
میں ابھی اپنی تعلیم پوری کر رہی ہوں
اچھا اور بتائیے اپپنے بارے میں کیا کھانے کا شوق فرماتی ہیں آپ
جی ہمیں چاول سے بنینی چیزیں بہت بے شک ہی
لذیذ لگتی ہے اچھا کیا اس میں بریانی وغیرہ
جی بریانی وغیرہ
پلاو وغیرہ اچھے لگتے
جی جی
اچھا اور بتائیے اپنے بات م
اور اور تو بس بڑھیا ہے مہر ہے خدا کی
ہاں وہ تو خیر ٹھیک ہے سب پہ ہی بگوان ہاں وہی تو اللہ کی سب پر مہربانی رہے وہ خدا اپنے بندوں پر ا برساتات رہتا ہے تو
جی بات صحیح ہے آپ کی
ہاں
بتیں آپ آپ کے یہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے
ہاں سب لوگ ٹھیک ہے
اور آپ کو سیر پہ جانا کہاں پسند ہے
اور آپ خیریت سے ہیں
جی بالکل خدا کی مر ہے ہم ایک دم درست ہیں
اچھا اچھا ہاں ہمارے یہاں پہ سب لوگ کہہ رہ جتے ہیں ہمیں کشمیر جانا اچھا لگتا ہے کلو منالی ہے وہاں پ جانا بھی اچھا لگتا
جی کشمیر کو تو خدا نے بنایا ہی بے شک خوبصورت اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے
ہاں وہئی تو بہت خوبصورت جگہ نہیں ہم کبھی نہیں گئے
اچھا جائیے گا بحد خوبصورت جگہ ہیں ہم بھی کبھی نہیں گئے ہم بھی کبھی نہیں گئے لیکن لیکن ہم نے سنا ہے
ہاں بہت خوبصورت جگہ ہے سنا ہی ہم نے یہ ہم بھی نہیں گئے ابھی
جی اور بتائیں آپ آپ کو کیسی جگہ گھومنا زیادہ اچھا لگتا ہے
جہاں پر تھوڑے پہاڑ ہوں اور برف ہو وہ جگہ زیادہ اچھی لگتی ہے
جی ہاں میں ہمیں بھی پہاڑوں پہ جانا اچھا لگتا ہے
ہاں
اچھا آپ فتح پور سیکری کی درگاہ گئے ہو کبھی
ہاں وہاں پر تو گئے ہیں اللہ تعالی نے بلایا تھا
جی ہ
ہاں
کیسا لگا آپ کو وہاں جا کر
اچھا لگا وہاں پر باورور کی مسجد ہے
جی ہم بھی گئے ہیں
ہاں
ہم بھی اپنے ابو کے ساتھ گئے تھے
ہاں اکوو نے بنوایا تھا جامع مسجد کہتی ہیں اسے
اچھا لگتا ہے آپ کو اچھے سے جانکاری ہے
ہاں ہے تھوڑی بہت تو زیادہ تو نہیں ہے خیر
اچھا اور آپ کون کون سی جگہ گئے ہیں آپ کبھی تاج محل گئے ہیں
ہاں تاج محل بھی دیکھا ہے وہ شاہجہاں نے بنوایا ہے اپنی بیگم
جی ممتاز کی ہے جی ہم بھی گئے ہیں
اھی جگہ وہ بھی اس پر ناسیی ہو رہی ہے بہت بارییک
جی اس کے نکا سے تو بےحد خوب
بہت خوبصورت ہے اس کے جیسی ابھی کوئی دوسری عمارت بھی نہیں بنی ہے سی عجو وہ پ سام وہ
جی لیکن ابھی لوگوں کے غلط برتاپ سے مطلب ان کا مس وز کر کر کے نا جو ہمارا انوائرمنٹ ہے اس میں پولوشن اتنا بڑھ رہا ہے کہ جتنے بھی عجوبے ہیں اتنی خوبصورت خوبصورت عمارتیں ہیں ساری خراب ہوتی ج جار
ہاں یہ انجنوں سے نکلتا ہے دھواں وغیرہ اس سے بھی بہت زیادہ اس
جی اور آج کل جو ایک گاڑی موٹر سائیکل وغیرہ ہے ان سے بھی بہت زیادہ ن
ہاں بہت بس الائی بچا اتنا وہ بڑھ گیا ہے پردوشن تو کہ کچھ کہہ نہیں سکتے
وہی تو لوگوں نے گندگی پھیلا رکھی ہے اتنی
ہاں وہ تو پر ہم کیا کر سکتے ہیں
اللہ کے بندوں کے بھی نیک کام کم ہوتے جا رہے ہیں
مانتے نہیں ہیں کسی کی
وہی تو ہر چیز کا مس یوز ہو رہا ہے
پریوار میں کون کون ہے خاندان میں
جی ہمارے خاندان میں ہماری ابو ہیں ہماری امی ہے ہماری دو بہن نہیں ہے
کیا کہہ رہے ہیں آپ
ہمارے خاندان میں ہمارے ابو ہیں ہماری امی ہیں ہماری دو آپی ہیں
اچھا تواپی بھی ہیں
جی اور دادا دادی ہیں جی ابھی نہیں ہوئی لیکن خدا نے چاہا تو پھر ہو جائے گی اس سال
اچھا ہاں ہماری بھی ایک بھائی جان کی شادی ہو گئی ہے
اچھا
ہاں
اور آپ کے والدین کیا کرت تے ہیں
ہمارے والدین یہ نکاح وغیرہ پڑتے ہیں
اچھا
ہاں
ا تو اچھا ہے یہ تو بہت زیادہ ہے
ہاں
اور آپ بتائیں آپ کو کیا کھانا پسند ہے
ہمیں کھانے میں ہمیں بھی چاول کی بنی ہوئی چیزیں بہت پسند ہے
اچھا اور میٹھے میں آپ کو کیا پسند ہے
میٹھے میں سہانلہ جلیبی چنا یہ بہت اچھے لگتے ہیں
اچھا آپ کو کھانا پکانا آتا ہے کیا
ہاں آتا ہے تھوڑا تھوڑا آتا ہے بہت زیادہ تو نہیں آتا
دیا میں بھی آتا ہے
ہاں آپ کو کیا کیا آتا ہے
ہماری ہماری امی اور ابو کو ہمارے ہاتھ کا کھانا بہت ہی پسند ہے
ہاں اچھا آپ کیا کیا بنا لیتی ہیں کھانے میں
جی ہم بریانی بنا لیتے ہیں مطلب جو ہمیں کھانے میں پسند ہے ہم وہ سب بنا لیتے ہیں ہمیں پنیر کی سبزی پسند ہے ہم وہ بھی بنا لیتے ہیں
اچھا تو شاہی پنیر یا سادہ پنیر
جی ہم نے شاہی پنیر بنایا تھا کل جو کہ ہمارے امی ابو ہمارے امی اور ابو کو بےحد ل للیج لرجیز لگا تھا
یز لگا ہوگا ہاں صحی بات ہے ہاں لگتا ہے تو بہت ہی زیادہ لذیذ ہے سب کو لیکن ہمیں بنانا نہیں آتا ہاں وہی ہے چھولی چاول بھی بہت پسند ہے ہمیں
جی ہاں ہمیں بھی بےحد پسند ہے
ہاں ملتی جلتی پسند ہے اپن لوگ ہم لوگوں کی
ہاں جی بے شک
ہاں
اور آپ بتائیں آپ کا آگے تعلیم کے بارے میں کیا ہے مطلب آپ کو آگے کیا کرنا ہے
ہاں بس تعلیم پوری ہو جائے گی تو ابو ابمی نکاح کر دیں گے اور
ہ جی خ خدا آپ کو خدا آپ کے آپ کو آپ کے کام پر بہت جلدی ہی پہنچا ہے
اللہ کی مر ہے دیکھتے ہیں ہم تو سوچ رہے تھے ہم نوکری کر لیں
کیا پتا آپ کی تعلیم پوری ہونے کے بعد آپ کی نوکری لگی جی جائ
اللہ کی رہے میں پتاہ نہیں کیا ہو
اللہ آپ پہ بھروسہ بنایا رکھے سب بہتر ہی ہوگ
ہاں بس اسی پہ بھروسہ ہے اس کے بھروسے کے برور کیا ہے اسی کی عبادت چل رہی ہے
بس اپ آپ اپنے نیک کرموں کو بنائے رکھے اللہ
ہاں گرم کر رہے ہیں سوچتے ہیں کوئی غلط کام نہ کریں
جی
بس اس کی کپنی جیس سب ہ
تی ہے اللہ مہر بنائے رکھے
ہاں وہی تو
اور آپ بتائیں آپ کے گھر میں سب بڑھیا ہیں
ہاں سب لوگ کہہ رہیتے ہیں
جی اور بتائیں آپ کبھی آ جاؤ ہماری طرف بھی گھوم جاؤ
ہاں آئیں گے کبھی گھومنے کے لیے
بے شک جلدی آئے ہم آپ کو ہمارے آس پاس کے جتنے بھی گھومنے کی جگہ ہے ان پر لے کے چلیں گے
جی ضرور خوش آؤں مدید لے کے چلنا آئیں گی ہم کبھی گھومنے
اور آپ سوشل میڈیا یوز کر تین
ہاں کرتے ہیں انسٹاگرام کرتے ہیں واٹسپ کرتے ہیں
جی آپ کو سوشل میڈیا مطلب کیسا لگتا ہے صحیح لگتا ہے یا پھر غلط لگ
ٹھیک لگتا ہے اچھا بھی ہے برا بھی بی ایڈ
لیکن آج کل لوگ اس ک گرت ک فائدہ اٹھاتے ہیں
ٹھیک ہے تو پھر ہے نا اللہ تعالی اپ پر رحم کرے ہم لوگ
اور میں آپ سے بات کر کے بےحد اچھا لگا
ہمیں بھی ہ میں بھی
آپ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس کے لیے بہت بہت دھنیہ واد
ہ ہاں دھنیہ واد آپ آے ٹھیک ہے
خدا حافظ
بولے
خدا آپریز